السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہیں
گھر میں توب بھی ٹھیک ہے
ہاں آج اسکول میں ٹیچر نے محنت کر اہمیت بتائےیں
اچھا
تب سے میرے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے
واقعی محنت کے کامیابی گ حاصل
اصلی چاہ بھیھیا
اصلی چاہیی ہے
بالکل محنت ہی انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے دنیا میں جتنی بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں ان سب کی زندگی کا ایک ہی راز تھا لوگوں ال لگن اور محنت
لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں صرف من قسمت اچھی ہو تو انسان بنا محنت کے بھی کامیابی ہو جاتی ہے
یہ بہت پوری طرح صحیح نہیں ہے قسمت اپنی جگہ ضروری ہوتی ہے لیکن اگر ان محنت ہی نہ کرے تو قسمت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی ایک مشہور کہاوت ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے
جی بالکل آپ ہمیشہ پڑھنے میں ٹاپ کرتے رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی صرف محنت تھی
ہاں جب میں اسکول میں تھی تو روزانہ ایک ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھائی کر رہی تھی ا کبھی کبھی دوست گھومنے چلے جاتے تھے لیکن میں اپنا کام پہلی مک کمل کر تھی اس اسی آادت نے مجھے اچھا اچھے نتیجے دیے
جی جی بالکل مجھے بھی پڑھنا پسند ہے لیکن موبائل اور گیمس کی وجہ سے دل ہ ہ بٹات جاتا ہے
یہ آج کل ہر بچے کا مسئلہ ہے محنت محنتی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکے اور اپنے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں
اگر کوئی انسان محنت کرے اور پھر بھی اس سے کہا ناکامی ملے تو کیا کرنا چاہیے
ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے ناکامی اصل میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے ہر بار انسان کچھ نیا سیکھتا ہے اور اگلی بار بہتر طریقے سے کوشش کرتا ہے
کیا آپ کسی ایسے شخص کی مثال دے سکتے ہیں جس نے محنت سے اپنی زندگی بدل دی ہو
بہت سی م مثالیں ہیں بہت سے لوگ گغریب گ گغریب گ گھروں سے غریب گھروں سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر انجینئر اور ٹیچر بنے ان کے بس پیسہ کم تھا لیکن حوصلہ اور محنت بہت تھی
مطلب محنت انسان کو غربت سے بھی نکل سکتی ہے
جی ہاں تعلیم کے ساتھ کی گئی محنت انسان کو عزت اور ترقی دونوں دیتی ہے جو لوگ سچائی اور محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے
گھر کے کاموں میں مدد کرنا بھی محنت میں شامل ہے
بالکل ماں کی مدد کرنا اپنا کمرہ صاف رکھنا وقت پر ہوم ورک کرنا اور بزرگوں کی خدمت کرنا بھی محنت اور ذمہ داری کی نشانی ہے
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا
یہ سوچ غلط ہے سمندر بھی کطروں سے بنتا ہے روز کی چھوٹی چھوٹی محنت ایک دن بڑی کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہے
اگر دو لوگ ایک جیسے صلاحیت رکھتے ہو اور ان کے میں سے ایک زیادہ محنت کریں تو
کون کامیاب ہوگا آپ کا یہی سوال ہے ر ظاہر سی بات ہے جو زیادہ محنت کرے گا ان کے کامیاب ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوں گے صلاحیت کا ایک تحفہ ہے لیکن محنت اس تحفے کو چمکا دیتی ہے ہلو ہلو
ہیلو ہاں
میں نے بولا محنت اس تحفے کو چمکا دیتی ہے
ہاں جی جی ہیلو
ہاں بولیے
بولو
ہاں بولیے میں نے بولا اگر انسان کی لاگن ہو تو محنت اس تحفے کو چم چمکا دیتی ہے
ہاں ہاں
اب آپ کا سوال ہوگا محنتی کیا کیا محنت صرف پڑھائی کے لیے ضروری ہے نا آپ مجھے بول رہی تھی کل سامنے بھی نہیں محنت زندگی کہ ہاں ہاں کیا محنت زندگی کے کہ ہر شعبے میں ضروری ہے کسان محنت کرتا ہے تب فصل اگتی ہے مزدور محنت کرتا ہے تو
پتا ہاں ہاں
ڈاکٹر محنت کرتا تب مریض صحت مند ہوتا ہے یس
ہوتا ہے یہ بات سچ ہے
پیشہ محنت کا مطالبہ کرتا ہے
اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ محنت کے بغیر ترقی ناممکن ہے ممکن نہیں
بالکل جو بچپن سے محنت کی عادت ڈال لیتا ہے وہ جوانی اور برھاپی میں بھی کامیاب رہتا ہے
ہاں آج سے میں بھی ایک ٹی ٹائم ٹیبل بناؤں گی اور روز محنت سے پڑھ پڑھنا پڑھاؤں گی
پڑھائی مجھے توم پر پورا یقین ہے یاد رکھو محنت کبی ہاں محنت کبھی ایا نہیں جاتی شاید نتیجہ نہ ملے لیکن وقت کے ساتھ ضرور ملتا ہے جیسے
ہاں شکریہ شکریہ آج آپ سے بات کر کے مجھے بہت محنت کیا اصل اہمیت سمجھ آے آ گئی
ہاں مجھے بھی خوشی ہوئی بس ہمیشہ یاد رکھنا محنت کرنے والا والے لوگ راس رست رستی بناتی ہے اور صرف خواب دکھانے والے راستے ڈھونڈ ڈھونڈ
انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں محنت کو اپنے اصول بناؤ بناؤں گی
ہاں ان شاء اللہ مجھے وہ آپ پہ پورا بھروسہ ہے بناؤ گی اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تمہاری محنت میں برکت دے ویسے آپ نے آج تک بہت محنت کی ہے
ہاں زمین دار بھی جب محنت کرتا ہے بھی اس کا انا
وہ وہ تو بات صحی ہے بالکل بالکل نہیں پھر آپ نے خود بھی بہت محنت کی ہے گھر کے کام سیکھنے میں ہاں گھر کے کام سیکھ میں آپ نے ماں کا بھی ہاتھ بہت بٹ دیا ہے کوم آپ اپنا واٹسپ د اپنے پورے قوم کے لیے آپ اپنا واٹسپ دیکھیے آپ نے پورے قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے اگر ایک مجھے آج بھی یاد ہے اگر کسی رشتے دار ٹمک بنانا ہوتا تھا وہ آپ کو پہرے لے جاتے تھے جھ
ہاں جی بالکل یہی بات آپ نے کہا تھا نا کہ محنت ہر کام میں ضروری ہے لیکن کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی ان کی زندگی میں مشکلیں رہتی ہیں ایسا کیوں
ہاں بس اس لیے کیونکہ کیونکہ ان کی ایک آزمائش ہوتی ہے وہ محنت تو کر لیکنسواہش کے طور پر محنت کا مطلب جس کا کام کرنا نہیں ہوتا مجھے آپ کی بات ہسی آ گئی سوری عقل بندی کے ساتھ محنت کرنا بھی ضروری ہے اگر انسان صحیح چل د اور لگاتار کوشش کرتا رہے تو اس کا اسے کامیاب ہونے سے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں
ہاں ہاں مطلب ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بھی ہونی چاہیے
بالکل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں صرف سمارٹ ورک بنا محنت کے زیادہ زیادہ دیر تک کام نہیں کرتا اور صرف محنت بنا پلاننگ کی کبھی کبھی کم نتی تجا دیتی ہے
ہمارے اسکول میں بھی ایک ل لڑکا ہے جو روز بہت پڑھتا پڑھائی کرتا ہے وہ لائبریری بھی جاتا ہے اور ٹیچر سے بھی سوال پوچھتا ہے جب سب اس کی تعریف کرتے ہیں
کیونکہ وہ محنت کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے جو انسان سوال پوچھنے سے نہیں ڈرتا وہ نئی باتیں جلد سیکھ لیتا ہے
ہاں ہاں بالکل صی
ہ مجھے پتا ہے بچپن میں آپ کا روٹین کیسا تھا
ہاں بچپن میں میرا روٹین کیسا تھا بہت اچھا تھا میں تو ایگزام کا کچھ دن پہلے ہی پڑھنا شرو کر
ہاں بالکل بالکل آپ جیسا کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا مجھے آج بھی یاد ہے آپ راتوں کو اٹ اٹھ کے پڑھتی تھی چلیے اللہ حافظ بعد میں ملتے ہیں